ہیلو السلام وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں
بس میں اچھی ہوں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کا کیا ہو رہا ہے کیا کر رہی ہیں اس سمے
بس کچھ نہیں کہ تو بچوں کا نا کھانے پینے کا ان کا بڑا ٹینشن ہوتا ہے ان کو کیا بنائے کیا نہ بنائیں ہے نا سب سے بڑی ٹینشن صرف بچوں کی ہوتی ہے تو وہی بس تھوڑا ساس بچے جد کرنے لگے اورنی سینڈوچ بنا لو وہ بس وہی بنانے میں لکی ہوں پہن
جی جی ارے بچے کیا ہے نا فون دیکھتے ہیں نا یہ فون میں دیکھتے ہیں یہ بنا رہی ہیں یہ وہ بنا رہی ہیں نا اس دیکھ دیکھ کے پھر فرمائش کرنے لگتے کہ ممی یہ بنا لیجیے وہ بنا لیجے میرا بھائی اب پاستا لے گیا تھا ٹفن پہ اب کل بول رہا ہے ممی آلو کے پراٹھے بنا دیجیے گا
بس بس نہ پوچھو باجی تا پریشان کر رکھا ہے ان بچوں نے کیا کہتے ہیں ان ان میں آتی کیا یں کیا نہ کریں ابھی ہم تو یہ لگا لو میرا بیٹا ایک وہ نہیں کھاتا اب کوئی بھی ویجیٹیبل اور میں اس چیز کو لے کے بڑی پریش
میں تو کیا کرتی ہوں نا میں تو ان کو سبزیوں کو ہائڈ کر دیتی ہوں کھانے کے اندر اس کو میں کدو کس کر کے ڈال دے تیو سارے چیزوں میں پراٹھوں کے اندر ڈال دیتی ہوں اور دالوں میں مکس کر دیتی ہوں نہ تو بہانے سے اس کو کھلا دیتی ہوں ہمارے زمانے میں نا شوشل میڈیا ٹکر نہیں تھے تو ٹائم پہ نا ہم لوگ سب کچھ کھا لیتے تھے اور اس کے بینیفٹ بھی رہتے ہیں اور آج کل کے بچے نا نہیں کھانا چاہتے یہ سب
یہ تو صحی کہا باجی آپ نے ابھی نا یہ لگا لو کوئی بھی جیسے گرین سبزی ہے یا جو بھی والی سبزیاں ہیں وہ تو میرا بھی تا کھاتا ہی نہیں میں اتنا پریشان ہو جاتی ہوں ٹفن میں بھی لنچ میں بھی کیا دوں کیا نہ دوں پھر میں تو شاری سبزیاں چوپ کر کے میں تو سوپ بنا کرتی ہوں چوپ واپ کر کے ساری سبزیاں اور وہ ہے نا سوجی سوجی کے اندر سب کچھ اش کرنے کے باوجود پھر میں اس کو ہاں چیلا بنا دیتی ہوں یا میں پے بنا دیتی ہوں اور یا میں نا سینڈوچ کر دی
بہت اچھا کرتی ہیں بہت صحیح کر لیں
تو کھانے کے لیے ہم دت تا پریشان ہیں بچوں کو کے لیے اور دیکھو اسکول میں بھی ایک ایک روز روز ایک ایک چیز نہ بھیجی جائے گی وہاں سے بھی پھر خبر آ جاتی ہے آج کل تو وہ ٹفنی اور چیک کرتی ہیں ٹیچر لوگ کیا لا ہو کیا نہ لا ہو
جی اسکول میں سارا فاسٹ فوڈ منع کرتے ہیں لے کر جانے کے لیے کہتے ہیں یہ بچوں کو اور اب ما طب بچوں کو کا ٹفن چیک کر د نا اس سے یہ ایک بات اچھی نا کہ بچے میں روز ڈانٹ تھے ہے تو نا نہیں لے کر جاتے خود سے بولتے مما مجھے گھر کا کھانا دیجیے فاسٹ فوڈ نہیں دیجیے میرے ٹیچر ڈانٹیں گے تو یہ ایک اچھی بات ہے نا کہ ٹیچر بھی پروموٹ کر رہے ہیں اسکول بھی پروموٹ کر رہا ہے نا جب سب مل کر بچوں کو بتائیں گے نا تو ان کو دماغ پھر یہ آئے گا کہ مطلب یہی صحیح ہے اور پھر اپن کیا کریں نا اپن کا ایک ہی طریقہ ہے اپن یہ کر لیں ک اپن بچوں کو نا ویجیٹیبلس کے فائدے بتائے اور پروٹین بتائے ملک ہےمنرلس ملتے ہیں وٹامنس ملتا ہے
ک طای بطالو بھاکی ہی ان کی بدی میں نہ بڑھتا ان کو تو صرف چاؤمین برگر پیزا یہ چیزیں سوز تھی ہیں اور کہتے بھی ہیں امی یہ بناؤ دیکھو چاؤمین بناؤ امی میں نے کہا ہمیں نہیں آتی ہے چاؤمین تو کہ ہیں یوٹیوب سے ریسیپی دیکھ لو امی تو بتاؤ ان کو تو آج کل اتنا سب کچھ ہو رکھا ہے بچوں کو تو ہے ان کے تو نہ یہ سمجھ میں چیزیں نقصان دیں گی یا کیا ہے یہ بھی تو نہیں دیکھنا ہوتا ہے ان کو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے
صحی بات ہے اب ذمہ داری ہماری بچے ہمارے نا تو شروعات تو ہمیں ہی کرنی پڑے گی
بالکل بالکل ہم تو اس چیز کو لے کے باجی بڑے پریشان رہتے ہیں بچے کو لے کے کیا کرے کیا نہ کرے ہاں تھوڑا سا انہیں چیزوں میں رہتا ہے
صحیح بول رہی ہیں آپ لیکن پریشانی کی بات ہے لیکن اپن کو دماغ لگا کے محنت توے میں کرنی ہےا تاکہ آج اگر اپن ہیلدی کھانا کھلائیں گے تو کل ان کے فیوچر میں ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں نا ان کو آج کل دیکھیے یگ ایج میں کتنی بیماریاں آ رہی ہیں بچوں کو آج کل یگسٹرس کو اٹیک مار رہے ہیں ان کے برین فیلئر ہو رہا ہے ہو رہی ہے ان کھانوں کے کلر وغیرہ جو پرزرویٹو مل رہے رہتے اس میں
صحیح کہہ رہی ہیں باجی آپ اور سب سے بڑی بات ہے یہ بچے ان کو نہ باہر ل کے جذرا سے بھی چلے جاؤ کچھ بھی ہے اور یہ جو ٹھیلے ٹھبے والے یہ بڑی آپ ر امی آ گیا اب تو
تو اور ہ صحی بول ہے ارے باجی یہ تو- سامان بیچتے نا ٹھیلے والے- ان میں تو بالکل صفائی نہیں رہتی یہ پتہ نہیں گندا سندا پانی یوز کرتے ہیں یہ بالکل- پانی بھی یوز کرتے ہیں گندا اور فریش بھی سامان- نہیں رہتا بس ہی بس کھانے کو گرم کر کے سرو کر دیتا-
ہاں- میرے بیٹے نے جد کر لی بٹورے والے کے پاس اور میں چلی- تو گئی بازی اس کا تیل دیکھ- کہ میں توولٹی آ گئی- ہاں-
اتنا بھی یوز کرتی ہے نا تیل کو بار بار اس کا- استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ تیل بالکل زہر بن جاتا ہے- اور پوم آئل یوز بھی کرتے ہیں نا سستا ملتا ہے- مارکیٹ میں وہ گندا سندا تیل کھائیں گے ہمارے بچے تو بیمار- تو پڑیں گے تو ہمیں کو ٹینشن-
شن ہو کاا
اور یہ شام کو چاٹ فل کیی- ٹھیلے والے آ جاتے ہیں نا تو وہ بھی یہیں پہ گھر کے سامنے ہی- گھنٹی پہ جانے لگتے ہیں جانتے ہیں کہ بچے جہاں رہتے ہیں تو وہیں آ کے تماشا کرتے ہیں-
بچے ہیں یہاں پہ- جد کریں گے تو ہمارا ہی منافع ہوگا-
جی اور آج کل تو گرمی کا موسم ہے نا- تو کیا کہتے یہ آئس کریم وغیرہ آتے ہیں بیچنے یہ بھی بڑا مشکل کر کر رکھا انہوں نے بھی جینا-
ہوں یہ تو پوچھو مٹاپا موسم ایسا ہو رہا ہے بچے- آئس کریم بچری کرتے ہیں پھر وہی بیمار پڑ رہے ہیں-
اچ مار پڑھتی ابھی میرا بیٹا تو جی-جی-جی- اب یہ تو اور بیماریاں پھیلنے والا- موسم ہے یہ نمی آئے گی نا گھروں میں فنگس آئیں گی- بیماری لے کر آئے گا یہ گندا گندا پانی آئے گا نلوں میں اب- ماری
بالکل-بالکل میں کیا بتاؤں آپ کو میرا تو بیٹا ہے- باہر کی چیزوں کی اتنی ضد کرتا ہے میں اتنا منع کرتی ہوں میں نہیں کھلاؤں گی تو- نا اپنے دادو کے ساتھ جا کے لے آپ- مانتا ہے نہیں اور آپ کو کیا بتاؤں میں بہن- بلاڈین فش آیا تھا اتنا انفیکشن ہو گیا اور میرے کو دیکھا نہ جائے میرے بیٹے- دیک ہوو ہاں میں نے کہا ہ میں نے کہا تب-
پریشان نہیں دیکھ سکتے-
ہاں خل انجیکشن اس کو لگ رہے اور مجھے رونا آ رہا ہے میں نے- تو اس دن سے قسم کا لی آج کے بعد باہر کا ندی لاؤں گی چاہے کچھ ہو جائے- میں نہیں دیکھ سکتی-
صحیح سوچا ہے میرا بیٹا بھی سات سال کا ہے نا اس کو بھی میں سمجھا کر رکھی ہوں نا تو وہ ت- کافی حد تک اب ضد نہیں کرتا ہے بٹ کبھی اس کے جیسے اورے کزنس لوگ آگیا نا سب مل کے ساتھ میں کھا لیتے ہیں ویسے تو میں اوائڈ کرتی ہ ہے نا ا
ہ ہ ہ ناپا جبتے تو میرے بیٹا بیمار ہو نا کبچہ ت وہ خود نہیں بند کر دیا کہ رہا امی میں تو بہت پریشان ہو گیا میں نے کہا بیٹا امی لو امی ابو ایسےی کسی چیز کو منا کرتے ہیں یہ ب بتا ہمیں تمہارے سوستھ کا زیادہ خیال ہے
صحیح بول رہے آپ اپنے بچوں کا خیال ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا ڈاکٹر تو بیٹھے پیسہ کھان کے لیے
وہ تو پیسہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں ایک بار کو ہمیں ہو جا ہے ہمیں لگتا ہے اس ٹائم پہ کہ اللہ سے الا ہمیں بیمار کر دے پر ہمارے بچوں کو نہ کرے
صحی بات ہے ب صحی بول رہی ہیں آپ
نہ یہ کہتے ہیں نا دا ماں کا تو بھیا ماں کا کا دل تو بڑا ہی سافٹ ہوتا ہے وہ نہا اپنے بچوں کو دیکھ پاتے
صحیح بول رہی ہیں آپ بالکل اب اتنا مطلب ایڈورٹائزمنٹ ہے نا تو بچوں کو بچایا بھی نہیں جا سکتا نا لیکن کچھ حد تک اپن اس کو جیسے جو مارکیٹ کی چیزیں بچے مانگتے ہیں نا اپن گھر پہ تو فریش بنا کر دے سکتے ہیں یہ کہ اتنا بچے اس کو بنسن سے کھاتے نا دھیرے دھیرے لیکن عادت پڑ جائے گی ان کے کھانے کی
ہ آپا میں تو تب سے میں نے تو سوچا ہے میں نہ دوں گی چاہے کچھ ہو جائے میں نے تو کیا کہ اور تو اور میں نے تو یہ بریڈ آتے ہیں نا یہ بھی بنانے بند کر آپت منگانے میں تو گھر پہ ہی سوزی وغیرہ کے بریڈ بناتی ہوں میں کہ کم سے کم یہ نقصان تو نہ دیں گے اس کو
اپن یہ نا جو فھلکے بناتے ہیں نا اپن فلکے فلکوں فلکوں میں اوپر سارا ویجیٹیبلس ڈال کے پنیر اور سب چیز وغیرہ ڈال کے نا اس کو اپن پزا جیسے بنا کے بچوں کو سرو کر سکتے ہیں
میںبمی کرتی ہوں اب تو میں کیا کرتی ہوں جیسے ساریل نا چاپ کر کے میں تو آج کل مینیز وغیرہ نا گھر میں بنانے لگی ہوں یوٹیوب سے دیکھ کے صحیح بن جاتا ہے ارے میں تو کہہ رہی ہوں ٹیسٹ میں آئے یا نہ آئے کم سے کم ا ہمیں یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے بیمار ہوں گے ب بچے بیمار ہوں گے یا یہ چیزیں پھیلیں گی
صحیح بولی ریفائنڈ کا تیل جو یوز کرتے ہیں نا مارکیٹ میں چیزوں میں ڈالتے ہیں یہ بہت نقصان کرتے ہیں اس میں بہت کیمیکل ملے رہتے ہیں
صحی کہا آپ نے اور وہی ہے نا ان کو تو بھائی دیکھو ہاں اب بچے بھی کیا کرے ہیں ار کو کیا بولے ا ان کو اتنا سمجھ آئے تو بچہ ہی کون کہے پھر بچی کس بات کی ہو
صحیح ہے ہم بھی اپنے بچپن میں ایسے کھائےیں ہوں گے ہمارےاں باپ امی ابو بھی ایسے پریشان ہوئے ہوں گے لیکن اب اپنا تو تھڑ نا کسی کو یاد رہتا ہے
ہم تو کہتے ہیں نا امی اتنا پریشان کرتا ہے تو امی کہتی ہے دیکھ لو اب پتا چل رہا ہے تمہیں جب تو ت ہم ہم لوگ کہ جب تو تم ہمیں کہتے تھے اتنا تو ہم پریشان ہی کرتے ہیں تمہیں جتنا تم شور مچا میں نے کہا نانا تہماری سمجھ میں آ رہا ہے
ہم اپنے بچے پالو نا تب سمجھ میں آتا ہے ب
انا کتنی بڑی مشکلات والی باتیں ہوتی ہیں
صحیح بول رہی اپ چلیے مشروفیت کا وقت ہے نا آپ بھی اچھا لگ آپ سے بات کر کے انشاء اللہ پھر بات ہوگی
ٹھیک ہے ٹھیک آمین
جی جی اللہ حافظ